السلام علیکم بھائی جان
وک ولیکم السلام کیا حال چال سب ٹھیک
جی بھائی جان سب ٹھ سب خریت سب بڑھیا ہے بھ جان
اور ہم تو ٹھیک ہے ہمارا طبیعت بھی ٹھیک ہے اور تو آیا پھر پریوار میں سب لوگ ٹھیک ہے
جی بھائی جان میرے پریوار کے جتنے بھی سدسیہ ہے بھائی جان امی جان ابو جان سہت بھائی بہن جتنے بھی ہیں سارے کے سارے رب کی اللہ کی خیریت سے سب بڑھیا ہے رب رب کی مرضی سے سب کوئی بڑھیا ہے سب کے سواستھ میرے ہیلتھ میرے سوستھ میرے امی ابو جان سواستھ سب کچھ بڑھیا ہے سب خریت ہے آپ بتائیے بھائی جان آپ کے گھر پریوار کے لوگ سبھی کوئی خیریت تو یہ بھائی جان
نہیںی بھائی جان ہمارے امی جان ابو جان بھائی جان سبھی لوگ سب کچھ ٹھیک ہے تبھیعت د کا سب ٹھیک ہے بقی سب تو ٹھیک ہے وہی ہم تو ابھی کھانا پینا کھائے ہیں آپ بتائیے آپ کا کھانا پینا ہو گیا
جی بھائی جان ہم نے تو کھانا پینا کھا لیا اور آپ کو بتا د بھائی جان آج تو ہم نے کھانے میں اتنا زبردست کھانا کھایا اتنا اچھا کھانا کھایا بھائی جان کیا آج من تو پورا جھوم اٹھا ہے بھائی جان کیا بتاؤں ماشاء اللہ دل گارڈن گارڈن ہوگا بھائی جان بہت خوش ہو گیا دل آج کھانے میں آج آپ جانو گے بھائی جان تو آپ بھی کہو گی ماشاء اللہ کیا کھانا کھایا ہے آپ نے آج ہم نے سب سے اپنی فیورورٹ جو ہے نا بریانی وہ بریانی کھائی ہے بھائی جان جو بھی مجھے کافی پسند ہے کافی زیادہ پسند ہے مٹن بریانی چھیا ہے بھائی جانا آج ہم نے تو
جی ہم بھی ہم نے بھی تو چکن بریانی کھایا ہے لیکن بھائی جان ہم نے خود سے بنا کر کھاائے ہم کوب کافی چکن بریانی اچھی لگتی ہے تو ہم نے خود سے آج بنایا ہے ہمیں کیا کیا تھا ہم تو فری تے کوچنگ اسکول سب بند ہو گئی اپنا پڑھائی لکھائی کر لی تو ہم گئے تھے مارکیٹ مارکیٹ سے ایک کے جی چکن لی چکن لینے کے بعد گھر پہ سب سامان مسالہ سے لے کے چاول سے لے کے سب سامان تھے تو وہی ہم پا ایک سے ڈڑھ گھنٹہ میں سبھی گھر کے لیے آج ہمیں یہ کھانا بنائے چکن بن ہے تو بائی ہم تھوڑا چکن گف کیے دھو لیے اس کے بعد چکن کو پہلے مسال پیاز کو مسالہ ل کے بج دی چکن ڈالے چکن کو بج دی نمک مرچ نمک ڈال دیے ہلدی ڈال دی پھر بھج دیئے پھر اس کا چ چکن بنا لیے اس کے بعد چاول کو ابال دی چاول ابال کے چاول کو بنا دی چکن چاول کو مکس کر دیے مکس کرنے کے بع اوپر سے کچھوٹا آئٹم ج لگ گ ڈپ کو ڈال دیے اس کے بعد آرام سے س ب ہمارے ہات سے سبھی پریوار بولے آج چکن کھائے چکن پلا کھائے تو آپ بتائیے آپ کو چکن پلا بنانے آتا ہے کہ نہیں بھائی ج
ارے بھائی جان بس مجھے کھانے آتا ہے مجھے کچھ بھی بنانے نہیں آتا بھائی جان آپ مجھے سکھا دو گے بھائی جان
جی بھائی جان کیوں نہیں ہاں آپ جضر سھ کہ دیں گے ہمیں تو ہم کو تو بچپن میں آتا نہیں ہم تھورا گئے تھے نا ا دو تین سال پہلے اب تو ہم دو دو سال ہاسٹل سے ہی رہ کے آ رہے تو ل میں رہتے تھے بھائی جان تو ہمارے بہت س سارے دوستوں تھے کم سے کم دس پندرہ دو س بنئے تھے بھ تو وہی ہم دس پندرہ دوستوں کے ایک دن کا پلان تھا ہمارے دو دو دوستوں میں سے تین چار دوستوں کو بنانے آتا تھا تو وہ ہم لوگ دوستوں کو وہی پار بنایا تھا سنڈے کو کافی چھٹی رہتی ہے نہ کوچنگ نہ ہسٹل کھ رہتی ہے تو اس دن کے لیے ہم لوگ کو دس سے پانچ بجے تک گھومنے کی اجازت ملتی ہے تو ہم لوگ اس دن کیا کیے تھے ہم لوگ پلان بنایا تھا پارٹی کرنے کے سبھی دوستوں لو یہ پیسا اکٹھا کیے پیسا ملا ہو کر تین سے چار کے جی چاول اور تین سے چار کے جی بریانی چکن لایا تھا تو وہ مارکیٹ سے وہی ہم لوگ اس دن ہم لوگ بریانی بنانے گا اسی تین چار دوستوں کو آتا تھا وہی ہم لوگ کو سکھایا تھا تو اس دن ہم لوگ بنا کر سب دوستوں نے پارٹی کیا تھا تو اسی دن سے ہم کو بریانی بنانے آتا وہی ہم گھر پہ جب من کر تا اچھا کرتا ہے تو چکن لاتے اور بناتے سب پریوار کے لوگوں کو کھلاتے ہیں تو آپ کو بھی ہم ضرور سکھائیں گے تو آپ بتائیے اور بار بتائیے کچھ ہی آپ کا پڑھائی لکھائی سب پ چل رہ
کالجوں کی چھٹی ہو گئی ہے جی بھائی ج ہے نا اور سب تو بڑھیا ہے اور آپ کو بتا دوں بھائی جان کہ میری پڑھائی لکھائی جو ہے ایک دم بڑھیا چل رہی ہے بھائی جان اور میں اگر بتا د اپنے کلاس الاس کے بھی چ چھٹی نہیں ہوئی ہے کیوںکہ ابھی گرمی چل رہا ہے حالانکہ ایک دو دن میں بند ہو جانی چاہیے کلاس کالج والج کیکہ کوچنگ وچنگ کے لیے تو سر کو بولے ہوئے ہیں کہ سر گرمی اتنا پڑ رہا ہے تھوڑا بند کر دیجیے کلاس ولاس کیکہ اتنا گرمی ب اچا سب نہیں پائے گا اور اس مہین میں تو ہر سال چھٹی ہوتا ہے اب سر ٹائم ہو بھی گیا چھٹی کرنے کا تو تھوڑا کر دیجیے چھٹٹی کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہا ہے اور اتنا گرمی میں ہم آ نہیں پائیں گے بھائی جان کیونکہ ہم لوگ اتنا گرمی میں آئیں گے تو طبیعت میرا خراب ہو جائے گا بھائی جان اور باقی بچوں سب کا بھی طبیعت خراب ہو سکتا ہے تو ہم بولے تھے سر کو تو سر بولے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ہفتہ پڑھ لو یہ ہفتہ کے بعد ہم کلاس کو بند کر دیں گے تو دیکے اس سپتہ کے بع تو کلاس بند ہو جائے گا بھائی جان اور رہا بات میرے پڑھائی لکھائی کا تو پڑھائی لکھائی تو ہم سب بڑھیا سے کر رہے ہیں بھائی جان میرا پڑھائی لکھائی پورا ایک دم شیڈیول سے چلتا ہے کرمانک بائی کرمانک چلتا ہے سارا چیز ہم اپنا تو دوگو کلاس جو صبح میں کرتے ہیں آف لائن والا اور باقی ای کلاس ہم رات کو کرتے ہیں آن لائن والا آف لائن کلاس میں بھائی جان وہی ہم ایک کرتے ہیں سات سے آٹھ ہم اپنا سائنس کا کلاس کرتے ہیں اور نو سے دس کرتے ہیں ہم اپنا ہندی انگلش کا کلاس سائنس والا جو ہے سائنس والا سب سے پہلے کرتے ہیں کیون کہ صبح صبح اٹھتے ہیں تو دماغ مائنڈ رہتا ہے دماغ رہتا ہے پورا خالی اور سوچھ رہتا ہے دماغ صبح صبح اس لیے سائنس والا بچ جو ہے صبح میں ہم کرے ہوئے ہیں کہ صبح صبح اٹھیں گے ا دماغ فریش رہے گا تو زیادہ بڑھے سے سائنس سمجھ میں آئے گا اور ہندی انگلش کو بھی بھائی چھوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہندی انگلش میں بھی اچھا اچھا نمبر آتا ہے سو سو نمبر کا رہتا ہے ایگزام ہندی انگلش کا بھی اس لیے ہم ہندی انگلش کا بھی ہم پھ کلاس کر لیے ہیں ت کہ ہم اچھا محنت کریں گے اچھا چیز کریں گے اس میں بھی نمبر بڑھیا آئے گا میرا نمبر بڑھیا آئے گا انٹر میں بھی جا اس لیے ہم ہندی انگلش کا بھی تیاری کرتے ہیں اور ہ انگلش بھی کلاس کرتے ہیں سر کے دوارہ اور رہاہا بھائی جان
جی ہمارا بھی تو وہی جی ہمارا تو کوچگوں کی کالج کی چھٹی ہو گئی تو ہم تو ابھی گھر پہ ہی پائی کر رہے ہیں کیا کہ ہمارا تو اب الیونتھ ہو گیا ویلتھ گزام پڑنے والا ہے تین چارن تو ہمارا کوچنگ تو بند ہو گیا ہے تو ہم گھر پہ ہی اسٹڈی کرتے ہیں تو گھر پہ ہم ہر سبٹ کا الگ الگ ٹائمگ بنا کے رکھے ہوئے تو اس کا دھیان دیتے ہیں الگ الگ کہ ہم خود تو آگے چل گئے ٹولھ بعد ے جانا ہے ہم کو دلی میں ایڈمیشن کروانے کالجوں میں تو ہم کو کم سے کم اسی پرسینٹ نمبر چاہیے اسی یا ستر پرسینٹ نمبر چاہیے تو اس کے لیے ہم کو محنت کرنی ہوگی اس لیے ہم تھورا پڑھائی پہ زیادہ ہی دھیان دے رہے کیونکہ ستر پرسینٹ نہیں آئے گا تو ہمارے کالج بڑھیا کالج نہیں مل پائے گ تو ہم کو تو جانا ہے آگے پڑھائی باہر جا کے کرنی تو پہ د دی اور بتائیے آپ پڑھائی لے کیسے چل رہا ہے
جی بھائی جان وہی ن بتاے بھائی جان کہ پھر ہمارا ایکو جو کلاس ہے نا ایکو بھائی جان میرا کلاس ہے میرا رات کو آن لائن ہے وہ بھی کلاس ہم روز کرتے ہیں آن لائن بڑھیا سے اور سب ہمیشہ کرتے ہیں ایک بھی کلاس چھوڑتے نہیں ہے بھائی جان آن لائن والا پر ڈے کرتے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایک دن میں کلاس چھوڑ دیں گے بھائی جان تو پھر ہم ہی کوئی دقت ہوگا اس لیے ہم کلاس چھوڑتے نہیں ہیں ناگہ نہیں کرتے ہیں کلاس اپسیٹ نہیں کرتے ہیں لگاتار کلاس کرتے ہیں رات والا جو بیچ میں ہے آن لائن والا میں اس میں بھائی جان میچ پڑھتے ہیں کیونکہ میتھ جو ہے ہماراری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اور میتھ ہے میرا اور ایکسٹرا میں میرا بایولوجی ہے اور میتھ ہی میرا میجر سبجیکٹ ہے مین سبجیکٹ میرا میتھ ہی ہے تو ہم کو تو میتھ میں بڑھیا نمبر لانا ہی ہوگا کیونکہ اگر ہم میتھ اچھے بڑھیا نمبر لائیں گے بھائی جن تبھی تو ہم کو کالج والج اچھا مل پائے گا کیونکہ آج کی دنیا میں تو میتھ سب سے زیادہ ضروری ہے اس لیے ہم میتھ کا آن لائن کلاس کرتے ہیں کیونکہ آن لائن میں جو ہے بھائی جن اچھا سے سب سمجھاتا ہے سب اچھا سے بتاتا ہے اور اور لائن میں کلاس میں بہت سارا سویدھا ہے الگ الگ آپ ٹیچر کا کنٹینٹ دھ سکتے الگ الگ ٹیچر کا ویڈیو بھییکھ سکتے ہیں اور وہاں سے الگ الگ تھھیوری نکال کے الگ الگ ایھی نکال سدھانت نکال کے آپ الگ الگ ٹریک آپ لگا سکتے ہیں اور میتھ کوتا ہے کہ میتھ اس میں ٹیکیں زیادہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیکہ آپ جب ٹریک نہیں لگائی گے تب تک آپ میھ نہیں بنا پائیے گا اس لیے ہم میتھ کا کلاس آن لائن کرتے ہیں اور ہم کو میتھ آن لائن ہی سمھا جاتا ہے بہت بڑھیا سے سمجھ آاتا ہے تو میتھ کا پڑھائی ہم اپنا آن لائن کر لیتے ہیں اور سارا چیز میرا طر روز کمپلیٹ ہو جا ہے ت آف لائن میں وہ سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آن لائن میں وہ والا میرا کلاس کمپلیٹ ہو جاتا تو ہمارا کوئی دقت نہیں ہو ہے میرا کلاس میرا پڑھائی لکھائی سسٹم بائی سسٹم دم چل رہا ہے سب اچھے سے چل رہا ہے بھائی جان سب بڑھیا چل رہا ہے بھائی جان آپ بتائیے بھائی جان تو آپ کے پڑھائی لکھائی میں کوئی دقت وککت نہیں ن ہے بھائی جان
نہیں ہمارے میں تو وہی ہے بس ہم ا تھا فارمو سب تھا سمجھ نہیں آتا ہے وہ بڑے بڑے فارمولات یاد کرتے تو یاد بھی نہیں ہو پاتا ہے تو بقی سبجیکٹ میں ٹھیک ہی ہے بسیھ پرابلم تو دوجا کرتے آف لائن بھی کرتے لائن کرتے تہ ہم کو مت زیادہ ہم کو دت کچھ بھی کوشچن کوشن بڑا بڑا چھوٹا چھٹا تو غصہ بن لیتے بڑا والا گ کون آتا ہے تو اس بنانے میں ہم کو ب دقت ہوتا ہے تو یہ تو میتھ پہ آپ دھیان دیے میتھ پہ کم سے کم تین سے چار گھنٹے ر پریکٹس کر رہے ہیں جو جون کو نہیں بنانے آ رہا ہے دس بار سے گیارہ ب کوشش کریں گے تو وہ س بھی جتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کوچگ میں جا کے سر سے پوچھتے ہیں باقی سب تو ہمارا سبیکٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بات بات کرتے کال رک
ٹھیک ہے بھائی جان خدا حافظ بھائی جان
ک آ نہیں
خدا حافظ بھ ج